ہلو
ہلو
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
اور خیریت سے ہو
جی بڑھیا اللہ کا شکر ہے الحمد للہ آپ بتاؤ کیسی ہو
ہاں جی میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ کے امی ابو ا باجی سب ٹھیک ہے
ہائے ہاں بڑھیا سب ٹھیک ہے آپ کی دعا ہے اور سنائیے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے
سب خیریت سے بس کرم ہے اللہ کا
جی جی بس اللہ کا کرم ہونا چاہیے اور میں نے سوچا چلو آپ کو یاد ہی کرتا ہوں گرمی میں وقت ہی نہیں ملتا
ہاں ہاں
بالکل اور پھر ماشاء اللہ سے اب بچوں کے اسکول تھوڑے اسٹارٹ ہو گئے نا تو تھوڑا سا وہی پہلے کی طرح ڈیلی کا روٹین ہو گیا ہے صبح اٹھنا بچوں کو فکر سے اسکول بھیجنا
صحیح فرمایا آپ نے بس اسی میں مصروف رہتے ہیں ہم لوگ تو
بس بس بس وہی گھر کے مسلوں میں اور گھر کے کاموں میں نا اتنا مصروف ہو جاتے ہیں خود کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے
ہاں اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے بچوں کے تعلیم کے لیے ہر ایک ماں باپ اتنا اوئر ہوتا جا رہا ہے پہلے کے زمانے کو دیکھ کر کہ پہلے تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی لیکن آج کے معاشرے میں غریب سے غریب بھی ہے نا وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ جیسی زندگی گزر بسر میں نے کی ہے اللہ نہ کرے کہ میری اولاد ایسے گزر بسر وہ اس کے لیے ہر ایک ناممکن کوشش جو ہوتی ہے نا وہ بھی کرتا ہے کہ یہ میرے بدولت چاہے میں دو ٹائم زیادہ کام کر لوں گا نائٹ لگا لوں گا لیکن میرا بچہ پڑ جائے
ہوں وہی ہے نا کہ وہ مطلب سوچ کیا ہے کہ ہاں ہماری جو اولاد ہے وہ قا قابل بننی چاہیے
بالکل بالکل اور پہلے کے معاشرے میں یہ تھا کہ پڑھائی تھی ضروری پر اتنی نہیں تھی کہ ہاں اپنا اپنا دسویں تک بھی پڑھ لیے تو مکمل ہے بہت ہے اور آپ آگے کچھ کر سکتے ہو آج کل تو آپ بچوں کو کتنا ہی پڑھا لو کی جتنی بھی اچھی چیزیں ان کو سکھا لو اتنا ہی کم ہے
صحیح کہا آپ نے
جی کیوںکہ مارکیٹ میں کمپٹیشن اتنا بڑ چکا ہے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر ہم پرائیویٹ اسکول میں اس کو ایڈمیشن دلاتے ہیں تو اس میں بھی کمپٹیشن ہے چھوٹے سے بچے کو بھی نا جانے کے لیے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے
وہی ہے نا جو تعلیم ہے وہ تو انسان کی زندگی اور یہ سب سے قیمتی سرمایا ہے
بالکل بالکل ہاں اور پہلے کیا ہوتا تھا اپنے آرام سے ایڈمیشن ہو جاتے تھے بچہ پڑھ بھی لیتا تھا آج کل جتنے جس حساب سے سے ماں باپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں بچوں کی پڑھائیوں پہ ہر ایک مختلف طریقے کی انہیں چیزیں دینے اس حساب سے بچوں کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے
صحیح فرمایا نے آج کل مطلب ویسے پڑھائی تو رہے نہیں نا گئی
بالکل بالکل بالکل آج کل نہ پتہ ہے چھے زیادہ ہے پڑھائی کم ہے
ہوں
دیکھا ہوگا اپنے اسکولوں میں کیا چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں دنیا کا پیسہ خرچ کرنا کوئی میٹنگ ہے اس مقصد خرچ کرنا ہر سال نئی ڈرس دلانہ نیا کورس نیا کچھ نہ کچھ اکٹیوٹی جوائن کرنا اور جب ٹیوشنس کے بات آ جائے ایکزام کے بات آ جائے تو پھر ٹیوٹر لگواؤ
صحیح فرمایا
ہاں
وہی ہے نا آج کے دور میں تو جو تعلیم ہے اس کی اہمیت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی ہے مطلب ہر شخص شو چاہئیے کہ وہ دل لگا کر تعلیم حاصل حل کرے اور اپنے علم کو انسانیت کے مطلب اس کے لیے بھلائی کے لیے استعمال کرے
اور ماشاء اللہ سے تعلیم تو ایک وہ ذریعہ ہے جوہمیں اچھے برے کی پرک کرنے کی توقیق دیتی ہمیں پتا چلتا ہے انسان اور جانور کے اندر کیا فرق ہے کیونکہ اگر جانور بھی اللہ تعالی ہماری طرح ہی مخلوق پیدا کر دیتا تو پھر ہم میں اور ان میں فرق ہی نہیں رہتا
صحیح فر مایا آپ نے
لیکن جب ہمیں انسان بنایا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ساری صلاحیت دی ہے ہاتھ پیر ناک کان سب کچھ دیا ہے وہ اس لیے دیا تاکہ ہم اپنے دماغ کا درست استعمال کر سکیں اپنے ذہن کو اچھی جگہ لگائیں پڑھیں لکھیں کچھ اچھے انسان بنے قابل ہوں کیونکہ اگر جانور اگر ہم ہوتے تو وہ تو
وہ تو ہے نا جو تعلیم ہے انسان کی شخصیت کو ہاں نکھارتی ہے اور اسے خود اعتمادی صبر محنت دیانتداری اور اور اخلاق جیسی خوبیاں اس میں پیدا کر دیتی ہیں
ہاں اور ماشاء اللہ دیکھو کبھی ہم نے محسوس کیا ہوگا پہلے لگتا تھا جب ہم چھوٹے لکھ پڑھ کے کیا ہی کریں گے لیکن آج ہم مارکیٹ میں اگر ہم باہر نکلتے ہیں ایک پڑھا پڑھا لکھا انسان ولوجٹی ماشاء اللہ اگر اس جس کے پاس نالج ہے اچھی پڑھائی لکھائی ہے اس کے بہیوئر میں اس کے رویے میں الگ ہی ایک بدلاؤ نظر آتا ہے اور جو کم پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے پاس نالج نہیں ہے تو اس کے بہیویئر سے الگ پتا چلتا ہے کسی کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے یا زیادہ اچھے سے بات نہیں کر سکتا تو جو تعلیم ہے نا ماش الله یہ ہماری ڈریسنگ سینس بات کرنے کے انداز پہ ہمارے تلفظ پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے
وہی ہے نا ایک با تعلیم شخص جو ہے تب اپنے خاندان کی بےحد بہتر پرویش کر سکتا ہے اور سماج کی بہ تری میں مطلب جو ہے اہم کردار
جی جی جی جی اور پہلے تو یہ تھا کہ جیسے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی پڑھائی کر رہی ہیں تو امی کے پاس بیٹھ گئے ابو کے پاس بہنوں کے پاس انہوں نے پڑھا دیا آج کل تو اتنا کمپٹیشن ہو چکا ہے کہ گھر میں بھی اگر ہم بیٹھ جائیں اور پھر بھی باہر جائیں نا تو وہ بھی پڑھائی کم ہے
صحیح فرمایا آپ نے
کیوںکہ بہنوں پہ امیوں پہ ابووں پہ تو پرانے زمانے کی تعلیم ہے ان کے پاس تو جو پرانا گیان ہے وہ تو پرانے طریقے سے سمجھائیں گے ہمیں لیکن آج کل سب کچھ نیا نیا کتابیں بھی نئی نئی کتابوں میں ہر ایک سلیبس بتاؤ چھ مہینے سال بھر میں بچوں کا سلیبس بدلتا رہتا ہے تو یہ جو ہمارے پرانے جو ریتی والا ہاں وہ رہتی ہی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے اب ماں باپ بھی بچوں کو اگر سمجھا سکتے ہیں ان کا ایک پرانا ٹریڈیشنل وے ہوتا ہے سمجھانے کا کہ بیٹا ہم نے تو ایسے پڑھا تھا آپ ایسے کر لو اور آج کل کے بچے اتنے مطلب ات نے شارپ ہو گئے ان لوگوں کو اگر آپ ریڈیشنل وے میں سمجھ ھاؤ گے نا کچھ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے
صحیح فرمایا آپ نے
ان کو چاہیے ماڈرن یونک زمانہ کہ مجھے کچھ نئے اسٹائل میں سمجھاؤ باہر کو گھمانے لے کے جا رہے ہو تو مجھے گارڈنگ کے بارے میں ب بتا دو میں اگر کسی چڑیا وڑیا کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے چڑیا کے بارے میں بتا دو مطلب ان کو نا کھیلتے کھیلتے ایکسپلور کرنی یہ چیزیں
صحیح فرمایا آپ نے دیکھ کے جلدی سیکھتے ہیں نا بچے دیکھ کے جلدی سیکھتے ہیں
اور ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا ہم رات کو جب اماں ابا کے پاس رات کو لیٹ تے تھے تاروں کی چھاؤں میں لیٹ کے تھے تو مما سے پوچھتے تھے امی والی کہانی سناؤ اور وہ کہانی ایسا لگتا تھا ہمارے سپنوں کی ہے
صحیح فرمایا آپ نے
ہاں اور اس سے نا ہمارے اوپر اثر بھی ہوتا تھا کہ واقع میں ایک راجا آئے گا رانی کو لے کے جائے گا یا ایک راجا ہوتا ہے یا ایک چڑیا ہوتی ہے بہت مطلب اس میں ایک فلو تھا آج کے زمانے میں اگر ہم بچوں کو سنائیں ہے نہ اپنے بھی چھوٹے بچے وہ سے وہ بھی نہیں سنتا
ہاں ہاں ہاں
وہ کہتا امی کیا سنا رہی ہو تم چھوڑو میں فون میں ہی دیکھ لوں گا
ہوں صحیح فرمایا وہی ہے نا کہ آج کل ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے سائنس ٹیکنالوجی تجارت طب زیارت اور دوسرے تمام شعبوں میں ترقی کا ہاں جو دار و مدار ہے
اور میں کہتی ہوں دیکھ و اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر بچہ اپنے طریقے سے نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہے نئے طلب اس کو نئی نئی سرگرمیاں دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے آنے والے مستقبل میں اس کا ہی فائدہ اس سے اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ ہمارا تو وقت جتنا ہے کٹ رہا ہے اور ہم نے اپنی تعلیم اپنے وقت کے حساب سے مکمل کر لی لیکن اب جس حساب سے بچوں کی جنریشن آ رہی ہے نا اس میں تو اتنا کچھ نیا ہے کہ ان کے لیے جتنا کر لو اتنا کم ہے
صحیح فرمایا آپ نے
جی جی اور میرے بھی بچے ایسے ہیں اگر میں ان کو کچھ سمجھاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں امی تم رہنے دو ہم تو لیپ ٹاپ سے یا چٹ جی پی ٹی سے یا گوگل سے کر لیں گے تم اتنا پریشان مت ہو میں نے کیا ٹھیک ہے کیونکہ تمہاری ماڈرن زمانے کی ہے
ہوں انہیں علم ہے نا ہر ایک چیز کا علم ہے انہیں پتا ہے کہ مطلب کسی چیز کو کہاں سے ڈھونڈنا ہے سب انہیں علم ہے اس کا ہم سے تو زیادہ معلومات ہے ان کو چاہے موبائل فون کا دے پوچھ لو ان سے کچھ بھی پوچھ لو مطلب ہر ایک
یہ آپ نے بالکل بات صحیح فرمائی ہے کہ بچوں کو نا ہم سے زیادہ پتہ ہے پتا ہے کیوں کیونکہ اگر ہم سے کچھ پوچتے ہے نا وہ ہم سے ایک چیز ایڈوانس ہمیں بتائیں گے اور جو چیز ہم نے ٹویلتھ میں مکمل نا جتنی جانکاری ہمیں بارہویں تک آنے میں ملی ہے وہ جانکاری ان کے پاس ففتھ تو ٹینتھ کے پاس ہے کیونکہ ان کا سلیبس اتنا ہائی ہو چکا ہے
اں ہمیں تو پوسٹ گریجویشن کی ڈگری تک لے کے نہیں پتا مطلب جو ان کو پتا ابھی پتا ہے اسکول
بل بالکل کیونک جس حساب سے یہ پرائیویٹ اس کولز ہے اتنا کمپٹیشن ہے پھر اسی حساب بچے کو ٹریٹ کیا جاتا نا تو بچہ مطلب ہمیں بھی فیل کر دے گا اگر وہ ہم سے کمپٹیٹ کرنے بیٹھ جائے تو وہ ہمیں بھی فیل کر دے گا
صحیح فرمایا آپ نے وہ سیکھتے ہیں نا وہاں پہ اپنے مطلب ساتھ میں جب بیٹھتے ہیں تو ان کو علم ہو تا ہے باتوں کا نا سنتے ہیں اپنے ساتھ والے بچوں سے ایک دوسرے سے مطلب وہ کرتے ہیں گفتگو
پہلے کے ٹائم میں بس ہاں پہلے کے ٹائم میں بس پڑھائی تھی آج کے زمانے میں ایکٹیوٹی بھی ہے بچے کو نئے نئے گیمس ساری چیزیں ایکسپلور کرنا باہر گھومنا پھرنا
صحیح فرمایا وہی ہے نا جو تعلیم ہے وہ تو انسان میں انسانیت ہمدردی اتحاد اور قومی ہاں یکجہتی کا جذبہ پیدا کرتی ہے وہ تو دیکھ ضروری ہے ہی ہے ہر حال میں ضروری ہے
ہاں بس میں تو یہی کہتی ہوں اللہ تعالی ہر ایک میں اولاد کو نیک اور اچھا علم اور دیندار انسان بنایا تاکہ وہ آگے کامیاب ہو اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے
اور یہ بھی ہے نا کہ وہ اپنے علم کو عمل میں بھی لائے اور اپنے علم سے خود اپنے خاندان اپنے دیش ملک کی مطلب خدمت کرے
جی جی چلو ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کرینگے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ